ل السلام
وعلیکم السلام السلام علیکم ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ار جی سب ٹھیک ہے کیا کر رہے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کیا کرہ رہے ہو آپ
میںسے ہی بیٹھا ہوں گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں میں سوچ رہی ہوں میرے آگے چپس ہے میں سوچ رہی ہوں آج بہت ٹائم کے بعد کھاؤں گی
ہاں تو کھائیں گے نا
کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے
کھائیے کھائیے
جی
جی میں نے بت بتایا کھائیے
ہاں بچ میںا
ہاں تو آپ کو کس نے روکا ہے ویسے گھر والوں نے
ہاں ہمار ن کیا
ا
یہ چل ل مانا اب میں سوچ رہی ہوں میں کیا کروں کھاؤں یا نہیں ہلو ہلو ہلو
ہاں ہلو ہو
اپ بات کیوں نہیں کر رہے ہو
میں تو کر رہا تھا بات ہے نا اصل میں میں نے نہیں کیا یہ وائی فائی کنیکٹ تو کبھی کبھی یہ فائیو جی ہو تو س
او اسی لیے تو یہ پرابلم ہے
جی اس کے بعد کروں گا مجھے نا آپ یاد دلانا اس کے بعد
کوئی بات ہے میں دلاؤں گی یاد
ہاں جی ہاں جی اور بتائیے آپ آپ کس کس حات کے سچے ایڈ کر رہی ہو
یہ کر رہے یہ یہ کر رہ یہ کر رہا یہ فرینڈ میسیج
اورن فنٹ
اسکول کے فرینڈ
کیا بتا رہی ہے
وسے ہی ٹھیک ہو اچھے سے
اس
اچھا
ہاں
میں آپ کو ہی میسیج کر رہی تھی
اچا ٹھیک ن نا سنا ہلو
ہاں ہاں
م ب کر میں م
جی
یہ اپنا ہی ٹائپنگ بند کرو ٹائپنگ
کوئی بات نہیں
ہاں ہاں میں نے بتایا نہیں بول
مجھے آج لگ بھگ بہت ٹائم کے بعد چپس کھانا ہو
اور تو کھائی ہے نا آپ کا کتنا ہوگا
کسی نے نہیں
جی
ارے کسی نے نہیں
پھر کیوں نہیں کھا رہی ہو
گھر والوں نے روکا ہے نا
ابھی تو بتایا مجھے کسی نے نہیں روکا ہے
نہیں گھر والوں نے روکا
پھر تو ٹھیک ہے ہاں جی
آپ کیا کیا مشورہ ہے چپس کھانے میں
چپس کانے کا میرا تم مشورہ کیا بتاؤ میں آپ کو
جی بتائیے
میں نہ میں آپ کا کچھ لگتا ہوں ن کچھ تو ایسے ہی کیا بتاؤں
ارے میں بول رہی ہوں چپس کھا سکتے ہیں اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہے
ویسے ہاں پروابلمس تو ہوتی ہے لیکن یہ کھانا ہوتا ہے یہ ہفتے میں ایک دو بار بس
چلیے پھر ٹھیک ہے
ہاں جی
ہاں
میں نے نا بہن کو بتایا تھا ایسے چپس وغیرہ نہیں ک نا
جی ہلو
ارار ہلو
ہاں کیا بتایا تھا بہن کو
میں بتا رہا تھا میں نے بہن کو بھی بولا تھا چپس نہیں کھانا
اچھا اس نے خیا پ
اس نے کایا نا اس کو میں نے اتنا مارا
اچھا اچھا ٹھیک
میں نےا بس وارننگ وارننگ دے رہا تھا
ہاں ہاں مجھے سمجھ آیا
ہاں جی ہاں جی
پھر بچے کو سائڈ میں رکھنا پڑے گا
ہاں رکھیے سائڈ میں آپ
جی
اس میں کیسے بھیجس ہیں ہیںپ
جی
پھر سے بھی سنے آپ
سش میں
اٹھ اھ یہ چہ پانچ سال میں ایک بار جاتا ہے نا گھومنے
ہاں
چھوڑے چھوڑے کچھ نہیں
ہاں ہاں مجھے سمجھ آیا
ہاں جی پھر ایسا ہی ہوتا ہے ہاں جی
ویسے سنیپ کیا تھا
میں نے نہیں دیکھا ابھی
میں دیکھوں گی مجھے لگتا ہے
دیکھیے دیکھیے
ہاں مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں مہمان گئے گھر
ہاں کب کے آپ کے گھر پہ گئے سارے مہمان گھر
ہاں ہاں وہ ماسیی کی بیٹی وغیرہ گئی
ہاں وہ بھی وہ بھی صبح گئی صبح میں سویا ہی تھا وہ گئی تھی
اچھا وہ دوسری والی کزن
ہاں
جی جی وہ بھی گئی
یہ
ہلو
دودھ پتھری مآگم سے آتی ہے جی ہلو
یہ ماگم ساید سے ہے دودھ پتھری
انام کے بیچ میں نکلنا ہو جب آپ کو یاد ہے ماگم سے ایک روڈ نکلتا ہے لیفٹ جانا وہاں جاتے آپ گئی ہو کبھی ببل ڈورا
ہاں ہاں
وہی سے وہی سے وہی روڈ
سچ میں
ہاں جی سچ میں
او اچھا مطلب پھر وہ ناربل سائڈ سے ہی ہے ہے نا
ہاں جی ناربول سائڈ سے نہیں مطلب یہاں سے بییروا سائڈ سے
مطلب ان کو جانا ہوگا نا پھر ناربل سے ہی وہاں
ہاں ناربل ہاں جی ہاں جی ناربل سے ہی
ہمم
جی
آپ گیے ہو دور پتری
ہاں میں تو اس کے ساتھ بھی گیا ہوں
ہاں ہاں
آپ نے ہی بتایا نا آپ گئے ہو کبھی
ہاں ہاں ہاں
ہاں جی
ہمم اس کے بغیر گیے ہو
ہاں بہت بار
ہم وہی بتا سکتے تھے وہ
آپ کو یاد ہے ہم نے نا آپ کو یاد ہے
کیا
ہم نے نا وہ ریل ایک بنائی تھی فرینڈس فرینڈس جبنا وہ فوٹو بھی اٹھایا تھا گاڑی کے ساتھ
ہاں
وہ اس ٹائم دودھ پتری میں ہی تھا جو نا وہ ریل بھی بنائی تھی جب ہم کپڑے اوپر لہرا رہے تھے ہاں جی وہ دودھ پتری میں ہی تھی
اچھا ٹھیک ہے لیکن وہاں تو مزہ نہیں ہے
وہاں نہیں ہے اتنا زیادہ مزہ
نہ
آج سب سے زیادہ مزہ سب سے زیادہ مزہ گریز میں ہے
ہاں سارے لوگ وہیں جا رہے ہیں
سارے نا مطلب وہاں بہت زیادہ مزہ ہے بہت زیادہ
اور سون مارگ جتنی بار جائیں گے نا وہاں اتنی بار مزہ آئے گا
ہاں جی لیکن گمرگ نا الٹیمیٹ بنا مطلب نا وہاں کی سینری وؤ
گمرگ گلمرگ ہونا اچھا نہیں ہے وہاں گوبر ہوتا ہے صرف
گللمرگ ووت ات نارمل وہ
ہاں
ہمیں بھی آئے تھے نا ب پرسوں گھر پہ ٹورسٹ وہ گئے نا سب جگہ انہوں نے بھی یہی بولا ہمیں سب سے سب سے اچھی جگہ لگی گریز
وہگر ایر گے
کون میں
بہی بہی
ہاں وہ تو بت گرییسو
وہاں پہ تو الگ ہی مزہ ہے
وہ
وہاں پہ تو ہر ایک رات کو ہی جاتا ہے جو آپ نے ابھی بھیجے نا ویسج آپ فوری ون کرو پلیز
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جی جی
بتائیے
اور بتائیے میں باتاماری بہت بار گئی ہوں
میں نے نا آپ کو کچھ بھیجا تھا
ہاں ہاں
چ واٹسپ سے واٹسپ سے آ ہی رہا ہوگا آیا
اچھا اچھا جی
ہاں جی ہاں جی
ہوں اچھا اچھا
ا
یہ کیا لگتی ہے آپ کی
کونی نا
ہاں
میری تو اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے آپ کو نہیں پتہ
سچ میںا
ہاں
اچھا جٹھیک م لیکن بہت زیادہ پیاری ہے
ہاں شکل صحب بھی بیاری یہ
ا
دل سے بھی پیاری ہے
ہاں ہاں
ہاں جی
ویسے یہ کنجوس ہے یا ٹھیک
نہ یہ کہاں کنجوس ہے میں نے دیکھا نا ہاں کنجوس ہے لیکن گھر والوں کے لیے
اور مجھے لگتا ہے اپنے لیے
اور اپنے لیے ہاں جی
ہ ہ چلو پھر تو اچھی ہے ویسے آپ کے انگیجمنٹبئے
تو انشاء اللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے
کیا
میں بتا رہا ہوں آپ نا ہمارے لیے دعا کیجیے
ہاں ہاں
ہاں جی
میں بتا رہی ہوں آپ کی انگیجمنٹ کا ہوی ونٹر یا سمر
نہ یہ و
میں سن ہی نہیں رہی آ کی آواز بہت رک رہی ہے
ماریس میں جو نا ماریس میں
ن منسے
ہاں جی
میں نے سنا تھا ولٹل میں بر میں لینا
نہ نہ مارچ میں ہوئی تھی اچھا وہ وہ نہیں یہ انگیجمنٹ ہے وہ بولتے ہیں نا کشمیری میں تھپر
اچھا
ہاں جی ہاں جی
چلیے ہم بعد میں بعغت
جلیے اللہ حافظ